السلام علیکم
السلام علیکم السلام
ہاں جی ٹھیک شکر اپ ٹھیک ہیں
شکر الحمدللہ سب ٹھیک
کیا حال چال ہے
بس بڑھیا اپ سنائیے
بس اج نماز پڑھ کے بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے
کھانا کھایا اپ نے
جی بالکل کھانا کھایا موسم کا کیا حال ہے
موسم تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے ابھی زیادہ گرمی نہیں ہے
صبح تو کچھ لگ رہی تھی اور سناؤ
بس اج ہم مارکیٹ گئی تھی
بس باہر تک ہی گئی تھی کچھ دوائی لانی تھی
سنا ہے آپ فردے ہے آپ جمے کے دن ہاں لگتی ہے بازار اچھا لگتا ہے وہاں پہ بازار اچھا لگتا ہے ہم چار دن میں گھر پہ ہی ہوتے ہیں کسی باہر وہاں پہ بیرباڑ ہوتی ہے تو ہمیں وہ پرسن نہیں
اور بتاؤ اپ
اتوار والی شاپنگ میں مزے کرتا ہوں
ہاں پہ اتوار کے دن شاپنگ پہ جاتے ہیں وہ
اور اج کام پہ نہیں گئے اپ کام پہ نہیں گیا کیونکہ مجھے اج نماز کے سلسلے میں گھر بھی تھا تو سوچا تھا نماز کے بعد ہی جاؤں گا لیکن ابھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے نہیں تو اسی وجہ سے اج تو لگتا ہے کہ
اچھا بچے ایا سکول سے کیا بھی نہیں
ابھی میں ائے اور انے والے انشاءاللہ
اوکے اور ماں کی مما بابا سب ٹھیک ہے
امین صاحب ٹھیک ہیں اوکے بھائی جان تھوڑا سا بیمار تھے ان کی طبیعت کیسی ہے بہتر ہے جی کل سے تو بہتر ہے ابھی پورے ٹھیک نہیں ہے اللہ ان کو شفا دے
اور باقی
اپ سنائیں کیسے کیا حال چال ہیں وہاں ہم بیٹھے ہیں کھانا کھایا تھا وغیرہ ہو گئے بیٹھے ہیں بچوں کو سکول سے لانا ہے سب کی طبیعت کی
بس ٹھیک شکر الحمدللہ
بو جاتے ہیں اگے
ہاں شاید گئے ہوں گے
ورلڈ کپی سنا کچھ سرجری ہوئی ہے ہاتھ میں
ہاں اب ان کو بھی شکر الحمدللہ فرق ہی ہے بٹا بھی پر ہے اس کرنا ہے نا مطلب دعا نہیں ہونا چاہیے دردا نہیں ہونا چاہیے ان کو
ہاں اس کو تو تھوڑا سا اریز کرنا ہے دوسری سرجری کب ہیں
کریں گے انشاءاللہ جلد ہی انہوں نے بولا ہے کہ ایک مہینے کے اندر کرنے کے لیے تو کر دیں گے
باقی اللہ کی مرضی
اور بتائیے
شکر ہے اللہ کا میں نے ان کی تیاری تھی نا وہاں پہ ایک اچھی شاپ تھی اور بڑا اچھا مطلب وہ مجھے بڑی اچھی شاپ لگی وہ کون سی دکان وہاں پہ نا وہ ہاں جی ہاں کاٹن کے سوٹ ائے ہوئے تھے ادھر ہم ایسے گھس رہی تھی کہ وہاں سے کچھ لے لوں انشاءاللہ یہ مجھے ان کی دکت نے بڑے اچھے تھے سوپ ہ
تو سوچ رہی تھی تو کچھ لاؤں گی
یہ کہاں پہ ہے ایگزیکٹ بس باہر ہی دیکھتے ہیں میں نے اس پاس نہیں ہے یہ لوگ ایلٹی میں ہی کیا کچھ سال افر چل رہی ہ ہے
افت تو وہ بولتے ہیں بٹ وہ ہوتا نہیں ہے وہی تو کہ اج پتہ ہی ہے اس قریب ہوتا ہے کاٹن کے سوٹس لانے کے لیے تو وہ چار ہزار میں بھی ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں تو اب
اچھا
دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جاؤ
میرا حساب سی تو اسا سستا ہے ہونا چیا
ہم تو ہو گیا پانچ پانچ ہزار سو کر سوٹ لائیں گے
ظاہر ہے تو سستا بولے تو وہ سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے اس کی قیمت
بھائی ابھ کیا کر سکتے ہیں
سلایے کا خرچاالگ ہو جاتا ہے اس میں نہیں نہیں
کچھ سلکے بھی تھے دیکھیں میں نے وہ تین ہزار روپے کے تھے سل کی سلکی بھی تھے پتا نہیں اپ پھر پہننے کے بعد وہ رہیں گی
سب سے بہتر یہ رہتا ہے کہ اپ نے ہول سیل دکان سے کپڑا اچھا خریدو سلاؤ ٹھیک سے اچھے سے اور اپنے والے ڈیزائن اپنے حساب سے اپنے ڈیزائن وہ ہے کہ وہ اس پہ سوایا کرو ہاں وہ تو اچھا رہتا ہے بٹ یہ ہے نا کہ اب ٹو ٹیلر ہوتے ہیں نا وہ ٹیک والے نا وہ بڑا پریشان کرتے ہیں اچھا اس میں چارجز بہت زیادہ لے لیتے ہیں وہ درزی درزی
نہیں ہو
درزی چارج کیوں کرے گا اپ ان کو
نہیں وہ ایک ڈیزائن میں ان کو سو سو روپے
بالکل وہ لیتے ہیں ایک ڈیزائن اس کا سو روپے ہوتا ہے وہ ڈیزائن جس کا دو سو روپے کا درزی سلائی کی قیمت جو ہے کتنا لیتا ہے ساڑھے تین سو چار سو ارے اپ کے زمانے میں ہیں ہزار میں
ح ہزار دیتے ہیں ہمیں ایک سوٹ کا
اپ نے اپ لوگ بیوقوف بن گئے اپ لوگوں نے صبح کر دیا ورنہ وہی تو تھا ساڑھے سو ریٹ ہوئی تو تھی
اب وہ کوئی نہیں لیتا
اب کہاں مجبور ایسے لگائیں گے کیا روڑی نا اپ کی طرح گئے اور ریڈی پیج لا لیا اور پہن لیا
درزی کا کام سارے عورت کو درد کا کام مرے انا چاہیے
اچھا ہم جائیں گے سیکھنے
ہاں جی بچوں کی کپڑھے سل سکتے ہو گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں
کوشش کریں گے
یہ جو بولتے ہیں کہ یہ اپنے پاس یہ بھی ایک علم ہے اس چیز کا علم
کیا بولتے ہیں اس کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے
دیکھتے ہیں کریں گے کہیں انسٹیٹیوشن جوائن
اچھی بات ہے
اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھ لینا اس کا کیا ہو گیا تھا سہیلی کا وہ جو گریجوٹی کا مسئلہ تھا
وہ تو اس کا ہو گیا تھا کلیر تو
دیکھیں گے ابھی دوسری بھی ہے میری تو اس کا بھی چل رہا ہے دیکھیں کیا ہوگا
اپ کی بہن کس بس وہ بھی ٹھیک ہے اس کا ہسبینڈ ہے کرنے سے باتیں بات اوکے السلام علیکم